آپ آداب ہلو آداب آپ ٹھیک ہیں اچھے سے
جوس سے
بس میں ٹھیک ہوں کھانا کھایا
ہاں جی کھانا ک آاب نے کھایا ہے کھانا
ہاں میں نے بھی کھانا کھا لیا آپ بتاؤ
بس ٹھیک بس کچھ پڑ رہا تھا
اچھا ٹھیک ہاں ابھی اب شام ہو گئی ہے تو
ہ کھانا کھیا آپ نے
ہاں میں نے بھی کھانا کھایا آنٹی نے بھی کھانا کھایا ہم نے پیاز اور پنیر بنائے تھے
ہاںٹی آپ کے ساتھ ہے ابھی
نہیں آنٹی تو الگ رہتی ہے آپ کو تو پتا ہے ہاں اس نے ساگ بنایا تھا
اچھا ٹھیک ٹھیک
آپ کو جو اس کا مزاج پاتا ہے
ہاں ہاں
آپ کو پچھلی بار کا یاد نہیں اس نے کیا کیا تھا پھر
ہاں ہاں
وہ پہلے ایک پہلے ایک بات بولتی ہے پھر اس کو بول جاتا ہے
ہوں ہوں لائٹ ہے بھیکی کی
لائٹ ہے ابھی
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک
وہ آنٹی ابھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے
اچھا جو باہر ہو دکاندار وہ کہاں کدھر تک بیچتا ہے شام کو کتنے بجے تک
گیارہ بجے تک
گیارہ بجے تک اسس ٹائم
اس ٹائم تو ابھی اس وقت نکل گیا لیکن جب موسم ٹھیک ہوتا ہے نا تب گیارہ بجے تک
ہ ہ ہ اور وہ دوسرا او ایس
اویس تو ا مجھے لگتا ہے سوا دس تک ہی
اور وہ تیسرا وہ حاجی
وہ بھی گیارہ تک بیٹھتا ہے آج ہی تو بھی بیٹھا ہے گیارہ گیارہ تک
اس کا کام ٹیک چل رہا ہے ابھی
اس کا کام بہت بہت اچھا بہت اچھا جا رہا ہے
اچھا اس نے وہ اویس کو بھی چھوڑ دیا
سب کو ایوب کو بھی اس کو بھی سب کو پیچھ چڑ د
کیسے
کیونکہ اس نے بہت ساری چیزیں دکان پہ لائی جیسے یہ بسکٹ کے پیکٹ مٹھائیاں بچوں کے لیے کھلونے بہت چیزیں
اچھا ٹھیک ٹھیک
اس وجہ سے اس کی دکان زیادہ اچھی چلتی ہے
اچھا وہ اتنا کا اچھا کام کرتا ہے اب
بہت اچھا لگ ہاں تو سب سے زیادہ سا کام اسی کا چلتا ہے
ہاں چلو اللہ تعالی اس کو اچھی برکت دے
انٹی تو ایوب کے پاس نہیں جاتی ہے آنٹی کو ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے شاید
کس بات پہ
مجھے نہیں پتا لیکن اگے نہیں جاتی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اب وہ جاتی ہوگی حاجی کے پاس
ہاں وہ جاتی ہے حاجی کے پاس
کی اویس ہے نہ ٹھگ
ہاں ہاں وہ تو کرتا ہے ہاں وہ تو کرتا ہے اس کو اگر دس روپ روپ کی چیز وہ بیس میں بیچتا ہے بیس کی چیز پچاس میں
اس کو مت کچھ پیدا ہوا بچے کچھ
نہیں اس کو کچھ پیدا نہیں ہوا
اچھ ٹھیک
اس کو ہوئی ہے نا وہ کچھ اس کو مسئلہ ہو گیا نا اس کے مطلب اس کے نا اس میں سکن میں اس کو کچھ پرابلم ہے
اچھا ٹھیک بچارے کہ ہاں اس کو بولتے ہیں وہ وٹلی کو
ہاں اس کو وہی دشواری ہو گئی ہے نا بچارے کو
بےچارہ ہاں اس کی بیوی الگ رہتی ہے نا مکان میں اس کے بھائی کی بیوی بھی الگ رہتی ہے او ایس کی بیوی الگ رہتی ہے
جاتے فارقہدرا اس کی بیوی
وہ ہے پارے بیٹے کے ساتھ عمر کے ساتھ
تبھی میں دیکھ رہا تھا پرسوں اس کو باہر پائپ لگی تھی وہ پائپ لگی تھی کچھ گیس پائپ کی وہ باہر سے نکلی تھی وہ پائپ ان کے گھر کو شاپ کے سائڈ میں تھی وہ پائپ کچھ اوپر سے گیس پ پائپ
پائپ لیکن پھر گیس سلینڈر کی طرف سے اگر گیس پائ اوپرس
بہر سے چنا گیس پائپ مان کے بہر سے ت ہی گیس پائپ
اچھا وہ جو ان کو اوپر بنڈا بنا کر ہے وہیں پہ گیس ہوگا ہاں بہ واس رہتا ہے نا الگ ادھر تو اس کا وہ جو رسوئی وغیرہ اس کی ادری ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
جو ہے نا اس کی بیوی کھانا پکاتی ہے
اچھا ٹھیک کیا سحتھ کہ
ٹھیک ہے زیادہ اچھی بھی نہیں ہے وہ زیادہ دکھتی نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ اویس کی وو تیز مزاج ہے
ہ اچا ٹھیکھیک
مجھے آنٹی نے بولا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں ہاں ان کو تو یہ بھی ہے نا جو ہے نا ادھر مز مل والے رہے نا مزمن حامد جان کی بیٹی اس کو لایا تھا نا بیٹی کو وہ بیٹی کا پتی بھی اس کو ادری رہتا ہے نا
درجمائیی
ہاں گھر جمائے تو وہ گھر جمائی اور بیٹی الگ ہے اس کے ساس سس بھی الگ ہے حامد جان اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی الگ ہے
اچھا
اس کی بیٹی آتی ہے نا میرے پاس پڑھنے جو نا اس کی بیٹی وہ ہے پاگل
وہ مجمر کی بیٹی آتی ہے تمہارے پاس
ہاں وہ جو بہت ہی چھوٹی ہے
اچھا اتنے بڑے ہو گئے اس کو کتنے بچ ہیں مزے مال کو
ایک بیٹی پھر بیٹا ہو گیا
بھیٹ ہو گیا اس کو
ہاں خ تو بیٹا بھی ہو گیا
وہ بڑی بہن کو ارمان دب شریک اس کو بیٹا ہوتا چھوٹی بہن کو اور مانتی میا کو لیکن اس کو بچاری کو نہیں ہوا
وہ تو تین بیٹیاں ہوئ لیکن مھنے لگ تا ہے اس کو بیٹے کا ارمان تھا وہ کس نے کہا
میں سنا اس ک ارما تھا اب ہو گیا سارا ارما پورا اس کی وجہ سے بڑی بیٹی کو اس کو ہو بیٹا تو وہ حمید رہتا ہے الگ حدر گور
ہاں وہ الگ رہتا ہے پتاہ ہے میں نے کیسے دیکھا اس کی جو بیٹی آتی ہے نا پڑھنے تو ایک بار مجھے اس کو گھر چھوڑنا پڑا مزمل نے مجھے کہا اب تم ہی لے کراؤ تو میں نے کا کہ گیس جو ہے نا گیس چولہا وہ الگ تھا مطلب باہار ان کو
اندر دوسرا چولہا تھا تو مجھے شق ہو گیا میں نے پھر آنٹی کو کہا
ٹھیک ٹھیک مطلب وہ بیہتے ہیں لگ بھگ ٹھیک ٹھیک
ہلو
ہاں ہاں
آنٹی کوكتا نہا وہ مزور رحمان
اچھا وہ وہ ہجرا وہ
نہیں وہ کھچڑا نہیں وہ تو اس کے تو بچے بچے ہیں شادی بھی کر کے
اس وہ جو بات ہے وہ تو کرتا ہے جو آتا تھا ہم پہلے بھی وہ چھوٹا چھڑا کت کا
ہاں ہاں وہی رحمان ہاں ہاں وہی وہی تو اس نے آنٹی کو بولا تھا کہ اس کا جاما ہی الگ ہے اور یہ الگ ہے
اور خ
تو آنٹی نے بولا تھا رمانہ نے آنٹی کو بولا تھا کہ تم کسی کو نہیں بولنا لیکن میں مجھے تو پتاہ تھی نا تھوڑی کوئی بیوقوف ہے
ٹھیک ٹھیک
ان کو اس گغر جمائیع کے ساتھ بھی بہت مسئلہ ہے
ہاں
ہاں ا کیا کیا
اچھا ٹھیک تو وہ کیا کرتا ہے گھر جمعائی کام
کو ہے گی کتابوں کی دکان شالیمار میں
بس وہ اب پڑھائے گا اور سب کتابیں پڑھے گا آپ اس کو سب مزمل کو
نہیں مجھے لگتا ہے اس سا خش پ گل ہے اس نے میرے ساتھ بات کی نہئی بار
وہ پیسے دیتے ہیں پڑھانے کے لیے مفت میں پڑھاتے ہیں
ابھی تو کچھ ٹائم ہو تو ایک مہینہ جب ہو جائے گا تو تب پیسے دیں گے
ان کو بولا کتنا فیس ہے
ابھی نہیں بولا تو تب بولوں گی نا میں سوچ رہی ہوں بولوں ہزار روپئے
اچھا ہزارہ بولنا
لیکن مجھے پتاہ نہیں لوگ پانچ سوئی دیں گے یہ ہے نا شکست سارے
اور وہ اور کون آتی ہے تمہارے پاس پڑھنے کے لیے
سائما کی دو بیٹیاں وہ دیتے ہیں ہزار روپئے دو بیٹیوں کے لیے
لیکن اس سر میں کیون کہ وہاں سے کیوں آتی ہے ہوتوار کچ پڑھنے کے لیے
سائمہ کو ہو نا بیٹا پیدا
کتنے بچے ہوولے اس کے
اس کو تین بچے ہیں نا سائ ماں کو اس کو ہوا نا م مرچ کے مہینے میں بیٹا پیدا
ابو اتری پیٹ ہی ہے
ہاں ہاں اس کو اب سپٹمبر میں واپس گھر جانا ہے تو اس وہ دیتی ہے بیٹیوں دو کے ہزار روپئے اور عمر کا بیٹا بھی آتا ہے پڑھنے وہ دیتا ہے پانچ سو
وومن آتا ہے وہ وومن آتی ہے پڑھنی وہ یوگ کی بیٹی یوگک ہے
ارے وہ دسویں میں فیل س نا
کتنے ہو فیریٹس کو ہ ہے بچاری
تین اوپر سے پت آنٹی نے تپ کیا کیا آٹی آنٹی گئی بادام لے کر اس کے گھر
ہوں
اوپر سے آنٹی مت سنتی بھی ہے کہ
ش ش پھر
آپ سوچو تب کیا ماحول بن گیا ہوگا
اب آنٹی گئی تھی بادام لے کے وہ ماں بیٹیاں رو رہی ہے
ہ
آنٹی بادام ڈال رہی ہے اور کیا بیچارے بہت غریب آنٹ نا پاگل ہمیں
ہ
وہ بچاری فیل ہو گئی اس کو لیکن بورڈ والوں نے مارکس کام دیے تھے نمرات کام دیے تھے
کیوں
وہ ل اتنا اچھا پڑھتی ہے لیکن آنٹی ہے نا وہ ایسے بولا کہ ایسے کسی کو ہوتا ہے نا دل دکھ سکتا ت یہ سنتی بھی ہے وہ بچارے اس کو بول رہے ایسے مسئلہ ہے ا یہ کہ سنے گی یہ گ یہ کنٹنیو بول رہی ہے بول رہی ہے آنٹی نے پاگل کیا آج کل تو آنٹی اپنی بیٹی کا بول رہی ہوتی ہے نا
کسانی بیٹی کا
سونی کا
اس میں کیا ہے
یہ بول رہی ہوتی نا بنٹی میری بیٹی اتنی اچھی ہے بہت اچھی ہے ایسے اس میں بہت اچھے اچھے عدات ہے اوک جیسے عدات کسی میں نہیں
ٹھیک ٹھیک
چلے خدا حافظ خدا حافظ بول
شلہ حست